سلام اور سب خیریت سے
جی جی اللہ کا شکر ہے آپ بتائیے آپ سب خیریت سے ہیں خاندان میں سب کیسے ہے
سب خیریت سے اللہ کا شکر ہے ہم نے سوچا چلو آپ سے بات کرتے ہیں آج کل آپ نے دیکھا ہے آن لائن جو شاپنگ ہوتی ہے اس کا کتنا مطلب جو آن لائن اور آف لائن شاپنگ ہے اس کے کیا فائدے ہوتے ہیں ہم لوگوں کو اور کیا نقصان ہوتے ہیں میں نے کہا چلو آپ سے اس بارے میں بات کرتے ہیں تو یہ پتا لگتا ہے کہ کون سی شاپنگ کرنی چاہیے انسان کو کہ آن لائن شاپنگ کرے کہ باہر مارکیٹ میں جا کے ہم چیز خریدے
دیکھیے آج کے سمے آن لائن بھی اور آف لائن بھی دونوں طرح کی خریداری خریداری لوگوں کو پسند ہے لوگ ہے ایک طرح سے دیکھیے آن لائن شاپنگ آپ گھر بیٹھے سامان منگا منگا سکتے ہو کوئی بھی گھر کا ضروری سامان ہے وہ منگوا سکتے گھر میں آپ کی مہمان آ گئے ہے کھانا منگوانا ہے تو آپ ترنت منگوا سکتے ہو کہ لیجیے تو آپ آن لائن کا ہی فائدہ ہوتا ہے پر جس آپے کپڑے کا کام ہوتا ہے جو کپڑے کی چیزیں آتی ہے وہ کہتے ہے کہ دیکھ کر ہی لینی چاہیے آپ ایک دکاندار سے جب آپ کپڑا لینے جاتے ہو آپ ایک سوٹ بھی مطلب من بنا کر جاتے ہو تو وہاں جا کے آپ کو اور بھی پسند آ جاتی ہے اور وہاں جا کے آپ کیا کرتے ہو ہاتھ لگا کے کپڑے کو آپ چیک کرتے ہو کلر کوالٹی چیز کا آپ کی پہچان ہوتی ہے چیزوں کی تو ہم وہاں سے لے کر جانا ایک مزے کہتے ہیں نا اپنی پسند ہو جاتی اور جب وہی چیزیں آپ آنائن خریدتے ہو کئی بار سائز میں فرق آ جاتا ہے کئی بار کلر میں فرق آ جاتا ہے تو یہ لیجیںے چیزیں تھوڑے نقصان دائک تو ہوجاتی ہے ہمارے
بالکل بالکل ٹھیک کہا آپ نے جیسے کہ ہم آن لائن چیز ہیں تو کئی بار ہوتا ہے کہ اس میں ہمارا یہ یہ کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا کپڑا جو بولتے کچھ اور ہیں اگر ہم آن لائن آڈر کر دیتے ہیں تو کپڑا بھی کچھ اور نکلتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے ہمارے ٹائم کی بھی کتنی بربادی ہوتی ہے کہ ہم پہلے آڈر کرتے ہیں پھر سامان ہمارے گھر آتا ہے پھر اس کو رٹل پر دبیجھتے ہیں ہمیں اس سے فائدے مند تو یہی لگتا ہے کہ اگر کوئی کپڑا وغیرہ ایسی چیز لینی ہے یا ہم نے کوئی چپل وغیرہ لینی ہے تو ہم آن لائن نہ منگاتے آف لائن مارکیٹ سے جا کر لے لے لیتے ہیں اب اس سے کیا ہوتا ہے جو ہمارے آس پاس کے دکاندار ہوتے ہیں ان سے ہمارا پیار محبت بھی بڑھتا ہے تو ہم تھوڑا بہت چلو یہ ہوتا ہے کہ کئی بار ہم آن لائن چیزیں ہمیں ڈسکاؤنٹ زیادہ ملتا ہے پر ہم دکان پر جا کر خریدیں یتو ہمیں تھوڑی مہنگی ملتی ہے اور یہ ہے کہ ہم اپنی چیز کو پہن کے دیکھ کے لے سکتے ہے آرام سے کوئی چپل وغیرہ لینی ہے پھر تو یہی ہوتا ہے سائز وغیرہ کی دککت رہتی ہے اور کوالٹی کا بھی نہیں پتہ لگ پاتا تھا کئی بار ہم لوگوں کو اور کئی بار ریٹرن پالیسی بھی نہیں ہوتی تو پھر ہمارا کتنا نقصان ہو جاتا ہے
جی صحیح فرمایا بالکل آپ نے دیکھا ہے کہ آج کل لوگوں کے کام بڑے ٹھپ ہو گئے ہے جو آف لائن ہے دیکھیے وہ کیوں ہو گیا ہے کیونکہ آن لائن کام کافی شروع ہو گیا ہے چلنا شروع ہو گیا ہے اس سے کیا ہے کہ دکانداروں کو جو پہلے کام چلتا تھا وہ نہیں ان کو لابھ نہیں ملتا اب وہ بچارے بجلی کا بل بھی بھرتے ہیں کرائے بھی دیتے ہیں تو وہ خرچے نہیں نکال پاتے ہمیں دکان پہ جا کر بھی سامان گھر کی ضروری چیزیں جیسے کپڑا لے لیجے جو ہمیں جو ضروری ہے وہ ہمیں لے لینی چاہیے بھی دونوں پرکار کی خریدداری ہمارے لیے اپنے اپنے طریقے سے فائدے مند ہے کیونکہ اس میں کہتے ہیں کہ فائدہ بھی ہے تو نقصان بھی ہے اگر آپ فائدہ بھی دیکھ کے چلتے اور نقصان بھی دیکھ کے چلتے ساتھ ساتھ تو آپ کو چیز کا پتہ چلتا ہے کیونکہ خریداری ہمیشہ اپنی ضرورت اور بجٹ کے انوسار ہی کرنی چاہیے کیونکہ آج کل دیکھ کیا آپ نے آن لائن شاپنگ کرتے ٹائم فروڈ بھی ہو رہی ہے فروڈ لوگوں کی آج کل لوگوں نے پیج بنائے ایک کوئی بیچ رہا ہے کام کر رہا ہے کوئی تو وہ اسے اس کے دیکھ دیکھ کر اس سے لوگ کا کام بہت چل رہا ہے اس سے اور فیک پیج بنا دیتے ہے اس پہ لوگ کیا کرتے ہیں وہاں پہ پیمنٹ ہو جاتی ہے ہماری غلط پیمنٹ چلی جاتی ہے تو وہ وہ کہتے ہیں کہ وہ فراڈ کرتے ہیں ہمارے ساتھ وہ پیسہ ہمارا ہڑپ لیتے ہے
ج
تو ہمارے ہمیں نقصان ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ وہ چیزیں بھی آپ سوچ سمجھ کر خریدنی چاہے سے آپ کس سے آن لائن آپ شاپنگ کر رہی ہو یہ چیز کا بھی آپ کو
بالکل بالکل آپ نے ٹھیک بتایا کہ مطلب جب ہم آن لائن شاپ ینگ کرتے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا جو ہم وہاں ہمیں یہ دھیان رکھنا چاہیے دیکھو ہم کون سی ویب سائٹ سے شاپنگ کر رہے ہیں ہمیں تو لگتا ہے کہ جیسے ہمیں بھروسے مند جووبسائٹس ہوتی ہیں سائٹس ہوتی ہیں ان سے ہی ان کی جو ریٹنگس وغیرہ ہوتی ہے ان کو چیک کر کر ہی چیز منگانی چاہیے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا آج کل کے جو بچے ہیں وہ آن لائن شاپنگ کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ گھر پر ہم بیٹھے ہیں یا کچھ بھی ہے تو ہمارا سمے کتنا بچ جاتا ہے ہم آن لائن آڈر کر دیتے ہیں کئی بار تو چیز ہمیں ایمرجنسی میں چاہیے ہوتی ہے تو آج کل تو ایسا ایسی ڈلیوریاں آ گئی ہے جو کہ پانچ منٹ میں ہی کسی بھی سامان کو ہمارے گھر میں پہنچا دے رہی ہے اور اس سے کیا ہوتا ہے ہمیں گھر بیٹھے ہی سارا سامان ہمارے گھر کے دروازے کے باہر ہی مل جاتا ہے اور ہمیں اس چیز کے فائدے بھی ہوتے ہیں اور ہمارا سمے بی بی کتنی بچت ہو جاتی ہے نہ ہمیں بازار جانا پڑتا ہے نہ ٹریفک کا سام ٹریفک دیکھنا پڑتا ہے اور کئی بار ہوتا ہے ہم شاپنگ کرنے جاتے ہیں تو پارکنگ کی بھی ک نی دقت ہو جاتی ہے اور اس میں ہمارا کتنا سمے برباد ہو جاتا ہے
صحیح فرمایا بالکل اپ نے دیکھیے آن لائن شاپنگ میں خریداری سے پہلے آپ ادھک آسان بنا دیا آپ آج کے ٹائم میں آپ نے دیکھا ہے کیونکہ آج کل انٹرنیٹ کی مدد سے دنیا بھر کا سامان آپ خرید سکتے ہیں دیکھیے آف لائن شاپنگ کہتے ہیں آپ جب آف لائن شاپنگ کرتے ہو پرریوار دو آپ کے آپ سہیلیاں کہ لیے ان کے ساتھ جب آپ خریدداری کرتے جاتے ہیں تو آپ ایک کیا کرتے ہیں آنند مانتے ہیں ایک طرح کا آپ کا منورنجن ہو جاتا ہے جیون میں اور ایک کچھ جیون خوشی بھرا جیون بن جاتا ہے کیس ہے آن لائن سے یہ ہوتا ہے کہ آپ گھر بیٹھے ہی کر لے سکتے ہیں کوئی بھی چیز لے سکتے ہیں تو یہ ہے کہ بس وہ آپ کو سمے بچاتا ہے آپ کا پا جب آپ کا وہ چیز غلط آتا ہے تو پھر آپ جب واپ پک کرنے جاتے ہو اس کو دوبارہ سے اس کو دوبارہ ڈالتے ہو تو وہ آپ کی ٹائم وی تب آپ کا وقت خراب ہوتا ہے جاے آن لائن شاپنگ سے سامان پہنچنے سے پہلے کچھ سمے لگ جاتا ہے آپ کو پت ہی م سمے ضرور لگتا ہے اور فلم خریدداری کرتے سمئے آپ سرکشت آپ کا جو ب ان ہے وہ دھیان سے رکھنا چاہیے ہمیشہ کیونکہ آج کے ٹائم میں اپرنٹ خریداری سے آپ کو کہتے ہر چیز کی دونوں طریقے جے سے خریداری ہے وہ آپ کو اپنے اپنے لابھ دیتی ہے دیکھیے خریداری میں سے سوچ سمجھ کر اور ضرورت کے انوسار کرنی چاہیے جتنی آپ کو ضرورت ہے اتنی لینی چاہیے
بالکل بالکل آپ نے یہ تو بالکل ٹھیک فرمایا کہ مطلب جتنی ضرورت ہے کیونکہ دیکھو جب ہم آن لائن شاپنگ کرتے ہیں تو وہاں پر ہمارے فون پے یا ان سب چیزوں سے خوب پیسے کرتے ہیں تو ہم اتنا دھیان نہیں دیتے اور جب ہم آف لائن شاپنگ کرتے ہیں تو ہم ہاتھ سے پیسہ دیتے ہیں تو ہمیں پتا ہے کہ ہمارا کتنا بجٹ ہے اور ہم نے کتنی شاپنگ کرنی ہے اور کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا آن لائن شاپنگ کرتے ہیں تو ہم سامان کو دیک کی نہیں سکتے ہم نہ دیکھ تو سکتے ہیں پر چو کر نہیں دیکھ سکتے کہ سامان کیسا ہے اور کئی وہی ہوتا ہے کہ اگر ہم آف لائنا بازار میں جا کے شاپنگ کرتے ہیں اس کا ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہم اس کپڑے کو چھو کر دیکھ سکتے یا کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا کو ہم پہن کر دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو فٹنگ وغیرہ ہے وہ ہمیں اچھے سے آ رہی ہے نہیں آ رہی اور آف لائن میں ہم فٹنگ وغیرہ تو آپ کو پتا ہے چیک نہیں کر سکتے تو جس سے کہ ہمارا فی چیز صحیح نہیں نکلتی یا کوئی چیز خراب کٹی پٹی نکل جاتی ہے تو اس سے بھی ہمارا کتنا نقصان ہو جاتا ہے ان سب چیزوں سے
بالکل ہمیں اللہ تعالی نے دماغ دیا ہے وہ سب سوچ سمجھ دی ہے تو سمجھ اگر ہم نے صحیح طریقے سے صحیح چیز دیکھو ہمیں نہیں پتا چلتا کہ ہم نے آف لائن لینا ہے آن لائن لینا ہے یہ سمج ہمارے اندر سے ہونی چاہیے یہ کہتے ہیں سمجھداری سے ہی کی گئی خریدداری پیسے کی کہتے سمے اور دونوں کی بچت بتاتی ہے وہ آپ کو سما بتاتتا ہے کہ آپ کون سے ٹائم میں کس چیز کی آپ کو زیادہ فائدہ ہے کیونکہ آپ کوئی بھی چیز لیتے ہیں جب آپ شاپنگ کر رہے ہیں آن لائن کر رہے ہیں آف لائن کریے دونوں شاپنگ آج کے جیون میں مہتوپورن حصہ ہے ہماری زندگی کا کیونکہ ہم دونوں کو ہی لے کر چلتے ہیں جب بھی آپ دیکھ کہ آن لائن ہمارے گھر ایک دم سے مہمان آ جاتے تو گھر پہ ہم نے اتنا سا کھانا بنایا ہوتا جو ہم اپنے مطلب کہہ لیجیے ایک اپنے پروار میں پرار میں جی بالکل پروار یہ بنا کے کھاتے ہیں اور پھر ایک دم سے ہمیں آڈر کرنا پڑتا ہے تو پھر ہم ترنت کیس آن لائن کو یوز کرتے ہیں تو آج کل تو آپ کو پتا ہے ڈیلیوری پانچ چار پانچ منٹ میں ہو جاتی ہے جلدی آج کل تو آپ کوئی بھی چیز آن لائن منگواتے ہیں بہت پانچ منٹ میں آپ گھر آ جاتی ہے آپ کو کوئی دقت نہیں ہوتی اور ایزی سے میں یہ چیزیں یوز کر سکتے ہو اور گھر میں جیسے آپ نے راشن دیکھا ہے راشن میں بھی کئی چیزوں کےہ اوکر لگے ہوتے ہیں تو وہ بھی ہم آن لائن لے کر ہی بیٹر پسند کرتے ہیں مطلب کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں یہاں سے آفر مل رہا ہے اچھے سے تو ہم اتنے
بالکل بالکل اچھا اچھا لگا آپ سے بات کر کے اللہ حافظ
اللہ حافظ